تو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہاں سب کرییات ہے ع عنایت ہے اللہ کی
سانو دریا اور بتائیے کیا کر رہے تھے جی جی سب کہہ رہی تھا
اور سنائیے اور فرمائیے
بس بیٹھی تھی ایسے ہی اور ایک بیٹھی تھی تو میں سوچ رہی تھی چلو کسی کی کولا آ جاہے تو ڈپت گلے تھوڑی سی
ہ ہاں میرے کو بھی بہت ٹائم ہو گیا تھا میں کہ چلو کسی ل ک سےب بات کرتے ہیں پھر اچانک سے یاد آیا کیا آپ سے بہت دنوں سے بات نہیں ہوئی ہے تو آپ کی یاد آئی ایسی فوٹو دیکھ رہی تھی فوٹو میں آپ کو فوٹو آیا تو ہاں تو میں کہ چلو آج ان سے ہی بات کرتے ہیں بہت دن ہو گئے ہیں
اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے اور اور چھٹیاں پڑ گئی ہیں آپ کہیں گئے نہیں کہیں
نہیں نہیں گرمیاں اتنی پڑ رہی ہیں بچ بچوں کو لے کہاں جائیں چھوے بچے چھ
بالکل صحیح فرما رہے ہو میرے بھی مگر پڑھے ہوئے میں بچے ہے کہ والد کے یہاں چلو والد کے یہاں چلو تو میں بول رہے کہ نہیں ابھی نہیں ابھی بہت گرمی ہے
ہاں
سم کیھیک ہو جائے گا پھر جائیں گے
ہاں پھر بچوں کے اسکول کھل جائیں گے پھر بھی نہیں جانا ہوئے گا چ
ہاں ہمارے تو ادھر یہ ہے نا کہ سیکنڈ سیٹرڈے اور فورتھ سیٹرڈے کو ن چ ہوتی ہے
اچھا اچھا اچھا
کہ مشورہ کر لیتے ہیں کہ کل جائیں یا نہ جائیں پھر مشورہ کر کے چل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں
صحی ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے
بس اب میری اب ہی آئے ہوئے ہیں تو ان کی کول آئی تھی کہ میں تیرے گھر آ رہی ہوں تشریف دینا ہے مجھے تیرے گھر تو میں نے بولا کہ ہاں ضرور آؤ دو میرے گھر بھی تو پھر دو آپ
ہاں صحی بات ہے آنا چاہیے ان کو بھی آنا چاہیے
جی اسی کی بس تیاری کر رہی تھی اب میں
اچھا کافی دنوں بعد آ رہی ہوں گی وہ تو
ہاں مطلب س ون ایئر کے مطلب سال کے کے ساتھ ہی آتے ہیں سال کے بعد ہی جب چھوٹیاں پڑتی ہیں نا ہر جون میں تبھی آتے ہیں ہاں اور بتائیے بس میں آج وہ بنا رہی تھی آٹے کے موموز بنا رہی تھی ج ان کے بچوں نے فرمائش کی کہ مجھے مومس کھانے ہیں
اچھا ہاں باہر کسے تو اچھا ہے گھر بنا کے کھلاؤ اپنا صاف ستھرا ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا باہر تو مہندا مہندا تو ویسے بھی نقصان ہوتی ہے
جی صحی فرما رہے ہو آپ بالکل
سانتونی دے گا نا
جی جی میں نا آٹے میں تھوڑی سوزی ڈال لیتی ہ
ہاں
تو پھر اسے میش کر کے نا مطلب مکسی میں ایک بار چ وہ فرا دے دیتی ہو تاک کہ وہ اچھ جیسے ہاں جی فائنڈ تو سارا مکس ہو جاتا نا پھر میں اس کا پھر آٹا گوھ لیتا
اچھا اچھا بچے خوش ہو جاتے ہیں
ہاں جی ایک دفعہ بنائی تھی میں نے تو سب کو بڑا لذیذ لگے تھے مطلب سب کو سبھی کہہ رہے تھے کہ میرے بچے بولے کہ امی جان بہت لذیذ لگے ہوئے ہیں لذیذ لگ رہے ہیں مجھے بہت لذیذ لگ رہے ہیں مزہ آ گیا کھا کے
چلو اس سے تو ب بچوں کا یہ تو ہے کہ باہر کا نہیں کھانا باہر کے پسند نہیں ہے پھر ایک بار بچوں کو گھر کے ٹیسٹ لگ جاتے ہیں تو باہر کے اچھے نہیں لگتے ان کو ایک بار سمجھا تو دینا کہ باہر کے نقصان دیتے ہیں یہ مہندے کے ہوتے ہیں ہم گھر پہ بنائیں گے صاف ستھرے رریوون ہی گے شھ بنیں گے تو بچے سمجھ جاتے ہیں اور جب کھائے ہیں انہوں نے تو ٹیسٹی بھی لگے ہیں باہر سے
جی صحیح فرما ہو بالکل باہر تو دیکھو کچھ بھی نہیں ہے باہر تو اتنا مطلب گندگی بھی ہے اور کراؤڈ کتنا زیادہ ہے باہر
بس اور گندے سندے ہاتھوں سے بناتے ہیں گندی الٹی سیدھی مندا لیتے ہیں سستی سستا ایک سامان یوز کرتے ہیں وہ تو اور ہم اپنا صاف ستا ترا لیں گے اچھا لیں گے کہ ہمارے بچے ہی کھائیں گے
میرے بچے بولتے ہیں ہاں یا اللہ آپ نے میری امی کو کتنا اچھا ہنر دیا ہوا ہے کی میری امی کی میری امی کی ہر ایک چیز گھر بنا دیتی ہے ہم جو فرمائش کر توؤ وہ مجھے بنا کے دے دیتی ہے ہاں بالکل بکل ک اور بتائیے آپ کیا کر لیتے ہو
بس اب ایسی بس میں تو ایس ٹائم پاس کر رہی تھی ٹائم پاس میں فوٹو دیکھ رہی تھی فوٹو دیکھتے دیکھتے ہاں ب بتایا تھا ن آپ کو ابھی
ہاں جی ہاں جی میں میں نے بھی آپ کی ہاں جی ہاں جی ضرور آئیں گی آپ آپ ہی آئیے تشریف دیجے ہمیں بھی ہمارے گھر بھی ہاں جی ایک ایک دفعہ نا میں نے آپ کے انسٹاگررام پر فوٹو دیکھی تھی ج
اچھا
چلا وہ بہت خوبصورت تھی آپھی مطلب آ مطلب بہت خوبصورت لگ رہے ہو ماشاء اللہ کہ بھگوان ایسی صورت سب کو دیں
نہیں نہیں آپ آپ بھی سندر ہو سب اپنی جگہ سندر ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہے اپنی فیملی سے پوچھو نا سب کو اپنی ابمی ابو سب اچھے لگتے ہیں
ہاں جی بچے بچوں سے پوچھو ب اچ تو یہی بولیں گے کہ ہاں ہماری امی بھی ا
ہاں ہاں ابو بھی اچھے ہے سب سے اچھے ہمارے امی ابو گوو چاہ ان کے سامنے کتنا بھی سندر پسند آ جائے کتنا بھی سندر ہوگا لیکن سب سے اچھے ہمارے امی ابو ہیں
صحی فرما رہے ہو آپ
ہاں لا رہی پاب بلا رہی ہو
ہ ہ ہ
اور فرمائیے
بس
آپ آپ کے شوہر آگئے کیا
نہیں نہیں میرے شوہر رات کو آئیں گے جاب پر گئے ہوئے ہیں
اچھا اچھا اک س اور جلدی آ جاتی ہے نا سات بجے قریب آ جات
ہاں جی ہاں جی ہاں جی
آپ کا پھر تو سونا بھی جلدی ہو جاتا ہوگا سونا اٹنا
یہ ہے کہ کھانا وغیرہ کھا کر کھانا وغیرہ کھا کر ہم وہی ایٹ تھرٹی ساڑھے آٹھ نو بجے تک فری بالکل فری ہو جاتا ہم اس کے بعد سونے سوچو نہیں تو چھت پر گھومنا ہے چھت پر گھوم لو دجھےسے سبنی اکٹھے بیٹھنا اٹھے
ا ہمارا اتنے بجے تو ہمارا کھانا ہاں ہمارا اتنے بجے آپ فری ہو جاتے ہو نا اس ٹائم تو ہمارا کھانا پکانے کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سو لیٹ آتا
تے ہیں تو انہیں بھوک لگی ہوتی ہے بہت تیز بولتے ہیں کہ نہیں مجھے کھانا دو بان دو پہلے
ہ لیکن ہمارے سر لیٹ آتے ہیں ن ساڑھے نو دس گیارہ اس
اچھا
ہاں تو ہم اسی حساب سے سے سب کا اپنا اپنا روٹین ہوتا ہے کوئی کس ٹائم آتا ہے تو اسی حساب سے کانا ب بناتے ہیں
ہاں جی وہ تو ہے
ہمارا دن کا کھانا اب ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے
لنچو
ہاں لنچ
ہاں اچھا وہی ہے نا پھر جس وقت سے آپ کرو گے وہی وقت پھر چلتا ہے
ہاں ہاں صبح کو لیٹ اٹھنا ہوتا ہے اب بچوں کی چھٹٹی آئے تو لیٹ اٹھ سے
ہمم ہمم
سور بھی ہمارے تھوڑے لیٹ جاتے ہیں سو اور جلدی جائیں تو جلدی جلدی ہو جاتا ہے سب کام سو لیٹ جائیں گے تو لیٹ ہی ہوتا ہے ہاں ہاں صحیح فرمایا آپ نے اور آپ کے امی ابو سب ٹھیک ہے
جی جی ہاں جی سب بڑھیا بس ابھی میرے بھابھی جان بھی آ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے آنا ہے میں نے بولا چلو آ جاؤ آپ
ہاں اچھی بات ہے ہاں ویسے ا بھی اسکول کھلنے والا بچوں کے چار چھ دن بچے ایک ہتے
جی جی بالکل
ہ پھر بچوں کے اسک ول کھل جائیں گے پھر کون ایک دوسرے کے گھر آتا ہے
ہاں جی
ہمم بس یہی دن چار چار چھ دن دو تین دن تو بچوں کی تیاری میں شرو ہو جائے گا کہ بچوں کی لنچ لاؤ بچوں کی بوٹیں لاؤ بچوں کی بکس لاؤ اس میں ہاں اس میں ہو جائے گا ٹائم
ہ ہوں ہوں چلو آپ مجھے ایک مشورہ دیجیے
ہاں جی
ہاں مجھے نا ویسے میرے کزن کی مطلب میری اپپی کی نا شادی ہے ن کہا ہے اس کو تو میں کیا کروں کیا نہ کروں جی
کیا پن ہوگی دیکھو میرے تو یہی ڈ رہے گی کہ برخے تو اب مطلب برخے ہمارے م نے ہیں لیکن پارٹییوں میں کون ب پکھے پہنتے ہیں آ تو سب گاؤن فاؤن ہاں ہاں ہاں ہاں وہی میں کہہ رہی تھی گاؤن بھی پہن لیتے ہیں لہنگے بھی پہن لیتے ہیں یہ کو ایسا کچھ نہیں ہے اگر مان لو ہم اندر سے لہنگا لہنگا پہنتے ہیں گاؤن پہن لیتے ہیں اس کے اوپر برخہ پہن لیں گے تومانتر کا کچھ دکھائے گا ا میں اس لیے اس لیے ہاں اس لیے میری تو یہی چاہوں گی کہ آپ کچھ یونکسن لے برکھا نہیں لے اگر آپ کو برقہ پہننا ہے تو گھر جیسے پارٹی میں تو آپ صرف وہی پہنو آتے جاتی میں راستے میں پہننا چاہو تو پہن سکتے ہو ایسے بہت سے ہوتے ہیں نا کہا ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے تے برخے کے بگا تو اس کے لیے ہلکا سا بر رکھا دوں اس میں کچھ وہ نہیں ہے
پتا کیا جو پہرے لوگ ہیں نا ہاں جو پہرے لوگ جیسے میرے شوہر کی دادی جی ہیں
ہاں
تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں برک ڈال کر نکلنا جو پہلے لوگ ہیں وہ تو بولتے
ہ ہاں اس لیے تو بولا ہے میں نے یہی تو بولا ہے میں نے اگر آپ کے گھر میں یہ ہے کہ برقے کے بگڑ نہیں جانا تو آپ گھر سے برخہ پہن کے جاؤ وہاں پارٹی میں جانے سے پہلے وہاں
یہ صحی مشورہ دے رہے ہو آپ
افج آؤ تو پرخا پہل آپ کا بھی من رہ جائے گا فیملی کائی مند ہے
ہاں بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو چلو کوئی نہیں دیکھتے ہیں پھر ہم
ہاں اور بقی کیا اپنی فیملی میں ایک بار پوھ لینا ان سے بھی پرمیش لے لینا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی اگر نہیں کر سکتی تو پھر کوئی بات
چلو ٹھیک ہے ایک د ف کر کے دیک
چلو ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر میں وہ کچھ کام آ گیا ہے خدا حافظ اوکے خدا حافظ